ہاں ہل بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام ح جی ٹھیک ہو
ہاں ج بھائی جان ٹھیک آپ ٹھ ہ ہو
ہاں جی ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو
ہاں بس بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں
ہاں جی آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا نا وہ ماہ ہو رہے گا ٹھیک ہے میرے پاس جان
جی بھائی جی بھائی
ہاں اگر آپ کچھ ماحول کے بارے میں جانتے ہو تو آپ پہلے بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے
جی بھائی جان جی بھ جان دیکھا جائے تو ماحول میں ہمارے جو آتا ہے ہم ہوا آتی ہے فضا آتا ہے بجن اور جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے اس کو ماحول کہتے ہیں بھ جان چاہے کچھ بھی ہو دیکھو بھ جان ہوتا ہے کہ کہ ہمارا ماحول مطلب ٹھیک کیسے رہے گا بھجن جیسے کہ اگر ہم مطلب بھجن جو پیڑ ہوتے ہیں نا بھجن آپ کو میں ایک مطلب بتا سکتا ہوں کہ جو پیڑ ہوتے ہیں نا بھ جان
ہاں
ان سے ہم بجن کتنی کتنا فائدہ لیتے ہیں
ہاں بہت ہی فائدہ دیتے ان سے
دیکھو بھائیشان آج جو انسان ایک انسان ذات ہوتی ہے نا بجن انسان ذات ہوتی ہے جانور ذات ہوتی ہے بجن وہ سارے ڈپ مطلب ہم وہ وہ زندہ کس پہ بجن ہوا پہ ہے نا
ہاں ہوا پہ ہی ہے کیونکہ ہم تو کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں سے چھوڑ اور وہاں سے آکسیجن لیتے ہیں پیڑوں سے اسی کی وجہ سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں ہاں
اگر ہم مطلب بجن ا پیڑ اتنا ہمیں فائدہ دے رہے کہ ہمیں زندہ رکھ رہے ہیں ہمیں ا مطلب ہم صاف ہوا دے رہے ہیں تو جو مطلب آدھے بندے کیا کرتے ہیں بھائی جان جو پیڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں نا بھ جان
ہاں
بت کچھ نہیں سوچتے ہیں جیسے کہ مطلب اس کو ان کو اپنوں اپنے فائدوں کے فائدے کے لیئے مطلب چاہے وہ پیڑ کیوں نہ ہو وہ سب کچھ کاٹ دیں گے بھائی جان کیونکہ ان کو فائدہ ہے ان میں کہ پیڑوں سے ان کو فائدہ مل رہا ہے اگر بھائی جان ایک مطلب دیکھا جائے تو آج کل کی جو ہے نا مطلب جو نسل ہے
ہاں ہاں
کو اتنا مطلب پڑا نہیں ہے کہ مطلب میں کبھی پیڑ لگاؤں ہمارے آنے والی پیڑھی کے لیے اچھا رہے گا ہماراری والے ہمارے آنے والے بچے کے لیے اچھا رہے گا کیونکہ سب کیونکہ سب اپنے فائدے کے لیے ہو مطلب سوچتے ہیں بھائی جان کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو مطلب پیڑ ہمارے لیے کتنی ضروریت ضروری پوری کرتے ایک تو ہمیں ہوا دیتے چھاؤں دیتے ہیں اور دوسرا ہماری یہ جب یہ مطلب جب کبھی کبھار ہوا چلتی ہے نا بائی جان تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا یہ مطلب کتنے پیارے مطلب اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں لہرتے ہوئے
ہاں ہاں
ہے کہ نہیں بائ جان
ہاں
جی اور ماحول میں آتا ہے کیا ہمارے ماحول میں ہمیں پانی آتا ہے پانی کو ہمیں پانی دیک کے ب جانا اگر کھانے کے بنا ہم چار دن پانچ دن بھی نکال لیں گے زندہ رہ لیں گے ایک انسان مگر پانی کے لیے ہم ایک دن دو دن بھی نہیں رہ سکتے بھائی جان آپ کو
ہاں تین دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے
وہی نہ بھجن میں کہہ رہا ہوں تین دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا ایک انسان پانی کے بنا کھانے کے بنا تو بہت مطلب اب نکالو گے مطلب بہت دن نکالو گے پانی جو ایسی چیز ہے نا بھائی جان وہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے ہمیں مطلب پانی کی اتنی ضرورت ہے زیادہ کہ مطلب آج کل اب دیکھا جائے کتنی گرمی بجن آج کل جو ہمارے لیے پانی ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے کیونکہ جن کے وہ مطلب اس پانی کی وہ قدر جانتے ہیں جن کے پاس آج پانی نہیں ہے
ہاں یہ تو صحی بات ہے
ہاں بھائی جان آج کل آپ دیکھ رہ ج کتنی گرمی ہے بھائی جان ہمیں مطلب گرمی سے اتنا برا حال ہو جاتا ہے بھ جن ہوتا کیا ہے اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے تو ایک انسان مطلب ہائڈریٹیڈ کیسے رہے گا ایک انسان کو مطلب اگر پانی پانی نہ ملے نہا آج بھائی جان اگر ہم مطلب دن میں آج پانی نہ بنےیں گے پیئیں گے تو انسان بیہوش ہو بیہوش ہونے کا خطرہ ہے اس میں بھائی ج ن آپ کو پتتاہ ہے
ہاں جادد تاری ہارٹ اٹیک
ہارٹ اٹیک وہ بھی اسی سے آتا کیونکہ جو جو بھجن ہوتے ہیں نا مطلب بلکہ ان سے ہوتی ہیں نا جن کی مطلب وہ موٹے وغیرہ ہوتے ہیں جن کو وہ مطلب وہ چڑھاو ت نا ماز چڑاو تو نا بجن
ہاں
وہی جی بھائی جان ایک بار ہوا کیا تھا میں ایک بار مطلب مارکیٹ گیا تھا ایک بار میں نے مطلب اتنا مطلب ہیلدی ایک بندہ تھا میں کیا بولوں بھائی جان مطلب میں وہ سوچ رہا ہوں گا یہ مطلب وہ ابھی کیا ابھی سوچ رہا ہوں ابھی تب بھی سوچ رہا تھا ابھی بھی سوچ رہا ہ وہ کتنا پانی اپنے اندر پیتاا ہوگا بھائی جان سر مطلب اس کو پتا ہوگا ہی تبھی تو وہ اتنا مطلب ا اچھے سے چل پا رہا ہوگا اچھے سے مطلب ادھر ادھر جا پا رہا ہوگا کیونکہ اس کو جب اس کو پتہ ہوگا کہ پانی کتنا میرے لیے ضروریات ہیں
ہاں میں اگر ایک بات دونوں ماحول کا مطلب ہے نا جو ہمارے ادھر گدھر موجود وہ ہر چیز ہوتی ہے جیسے ہوا ہوتا ہے پانی درخت جانور ہوتے ہیں مٹی اور انسان ہے نا یہ سب ماحول میں ہی آتے ہیں ہاں ہاں اگر ہمارا ماحول صاف ہوگا نا تو تب ہم صحت مند ہ گے ہے کہ نہیں جیسے کہ اس میں ہوا ہے اگر وہ صاف ہوگا تو ہم بیمار نہیں
جی لے گیا جی سی جی جی سچ بات ہے
جیسے کہ پانی ہمیں پانی کو صاف رکھنا چاہیے اگر ہم نے نے پانی کو گندا کیا پھر ہم وہی پانی پیے گے پھر اس سے ہم بیمار ہو جائیں گے ہے کہ نہیں
جی بھائی جان آج کل تو یہی پانی سے ہی مطلب بیماریاں اٹھتی ہیں
ہاں اور جو درخت ہے جو آپ نے پہلے ہی بولا کہ درخت ہاں ان کو جیسے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو کاٹتے پھر ان کی جگہ ہمیں کچھ پیڑ لگانی چاہیے ہے کہ نہیں
جو کہ آج کل نگر نہیں لگا رہے ہے بھائی جان
ہاں وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں نا کیونکہ انہیں سے ہم آکسیجن لیتے ہیں جتنے زیادہ پیڑ ہوگے اتنا زیادہ صاف آکسیجن ہوگا ہے کہ نہیں
صاف حن ہوگا جی سچ بات ہے ہ جی ماشاء اللہ
اگر ہم گندگی پھیلائیں گے نا اپنے ہی ماحول میں تو ہم پھر بیمار پڑ جائیں گے ہے کہ نہیں
جی بھائی جان جی
ہاں اگر ہم انہیں چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتایا اگر ان کو ہم گندا کریں گے
جی
ہاں
تو بیماریاں تو بڑھیں گی اور سہلاب بھی آئے گا گرمی سب سے بڑی پوچھائے کہ جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں
جی بھائی جان جی
ہاں اور ہمیں ماہحوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہے کہ نہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہاں جیسے ہاں سب کی ذمہ داری ہے
جی اللہ تعالی نے ہمیں مطلب یہ نعمت عطا کی ہے تو ہم اس کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں ہاں ہاں
جی
ہاں جس میں میں نے اس میں کچھ ہے نا جن چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے جس میں پہلا آتا ہے پھضا پضا فضا ہوتا ہے کہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہوا ہم گندہ نہیں کر
جی جی جی
آب بھی کہہ رہا ہے جس میں دریا آتا ہے سمندر آتا ہے بارش کا پانی آتا ہے ان سب چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں
ہاں جی بھائی جان
اور اس میں اور ایک کہ کہ عرضی کر رہا جس میں زمین آتی ہے پہاڑ آتے ہیں مٹی آتی ہے
جی بھائی جی جی
ہ ہمیں انی سب چیزوں کا خیال رکھا
سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بھائی جان ماشاءاللہ
ہاں اور اس میں اور ایک ہے کیا حیاتی کیرا جس میں تمام جاندار آتے ہیں انسان آتے ہیں جانور آتے ہیں پودے آتے ہیں
جی جی بھائی جان
ہاں یہ ہاں ان سب کا ہمیں خاص کر خیال رکھنا چاہیے اور میں آپ کو کچھ ماحولیاتی مسائل بتاؤں گا جن میں سب سے پہلے آتا ہے کہ فضائی آلودگی
جی بھائی جان
ہاں جیسے کہ گھاڑیوں فیکٹریوں کا دعا جو نکلتا ہے نا
اسی سے فضا فضا آلود ہوتا ہے ہے کہ نہیں
جی جی
ہاں اور آبھی آلودگی جیسے جھیل ڈل میں پلاسٹک کچرا سب کچھ پھینکتے ہیں کہ نہیں
جی بھائیائی
ایک ہاں ہمیں اس کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو آبھی آلودگی ہے وہ ہمیں کم کرنی چاہیے کہیں پر بھی جیسے میں میں نے ایک بتایا کہ جھیل ڈا جھیلڈا کے بھی بہت ڈل ہے م خالی جیل ڈل ہی تو نہیں ہے بہت سے ڈالے اس دنیا میں ہے کہ نہیں بہت سے دریا بھی ہے ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے اس میں پلاسٹک نہیں ڈالنا چاہیے ہے کہ نہیں
جی جی بھائیپ
ہاں اور ایک اور ہے کہ گلوبل وارمنگ جو آج کل ہوتی ہے
جی بھائی جان جی کیونک دھوپ ہوتی ہے پہلے پھر بہلے بارش پڑتی ہے پھر اس بت اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہی ہوا اوپر جاتا ہے تبھی تو بارش چھوتی ہے نہ بائی جں
ہاں زمین آج کل گرم ہو رہی ہے اس سے گلیشرز جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں کہ نہیں
جی بھائی جان
جی ہاں اسی سے آج تو بہت ہی زیادہ پانی جو ہے وہ بہے گا کیوںکہ گلیشر جو ہے وہ پگھا رہے ان کی وجہ سے سیلاب بھی آ سکتا ہے
جی جی جی بھائی جناب نے
ہاں ہاں اس کا ہمیں ہاں اسے ہمیں خاص قد خیال رکھنا چاہیے کہ ان جو بھی چیزیں ہے نا ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے
جی بھائی جان جی
جیسے کہ جنگلات کی کٹائی درخت کٹائی رہے ہیں آکسیجن کم ہو رہا ہے کہ نہیں بہت سارے گاؤں ہے جن میں ہے نہیں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے وہاں پر
جی زیادہ زیادہ تو یہ شہروں میں ہوتی ہے بھائی جان جو جو آپ بول رہے ہو نا مطلب ہوا کی کمی ہوتی ہے یہ زیادہ شہروں میں ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ لو بائی چانس نہ جموں میں آپ ہی دیکھ رہا کبھی مطلب مطلب وہاں پہ کوئی پیڑ نہیں ہے نہ یہاں پہ آپ دیکھ لو یہ سری نگر ہے ان میں ادھر پہ کوئی پیڑ نہیں ہے کہ کیونکہ وہاں پہ زیادہ ایئر پولوشن ہوتا ہے نا بھ جن بیماری یا زیادہ ہوتی
ہاں ہاں ہوائی آلودگی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر
جی بھائی جان اب گاؤں میں دیکھ لو گاؤں میں آج اتنی ہریالی ہے اتنا اس کون بڑا موسم رہتا ہے اتنی ہمیں چھاؤ دیتے ہیں پیڑ وغیرہ جو اب جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی نا پتا ہوگ بھائی جان کی یہاں ک کتنے ریجن
ہ ہاں اور ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور سب اور سب کو بولنا چاہیے کہ ان کو آلودہ نہیں کرے گی ٹھیک ہے بھائی جاں
جی بھائی جان
ہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے
بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے بھی بہت اچھا لگا بھائی جاں ماشاء اللہ چلیے بھائی جاں السلام علیکم
وعلیکم السلام